وعلیکم ال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور گھر میں امی ابو آپ کے کیسے ہیں
میں بھی سب ٹھیک گھر والے بھی سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب سبھی ٹھیک ہے آپ کی امی جان آپ کا ابا جان سبھی ٹھیک ہے
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے اور آپ فرمائیں
بس میم الحمد للہ
اور کیا کر رہے تھے آپ
بس میم ہم بیٹھے تھے اور ہم نے سوچا آپ سے بات کر کر لوں تو آپ سے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے
ہاں میم بالکل صحیح بات کہی آپ نے تو آج ہم کس پرار بات کریں گے میم ڈرائیونگ پر بات کریں ہم
جی جی بالکل
تو میم ڈرائیونگ کیا پہلے تو ہمیں یہ سمجھ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ڈرائیونگ کیا ہوتی کیا ہے نا میں ڈرائیونگ کا مطلب گاڑی کو محفوظ اور ذمہ داری کے ساتھ چلانا ہے نا میم
یہ صرف ایک سکل نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے ہے نا ج کسی گاڑی میں ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو کہ سواری گاڑی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی لوگ ہوتے یہ تو بن گئی ہی نا یہ ایک ذمہ داری
جی جی جی
اور ڈرائیور کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے صرف اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ان کا بھی سوچنا چاہیے جو کہ پیچھے ہے ان کی بھی فیملی ہوتی ہے ان کے بھی بچے ہوتے ہیں ہے نا میم تو ان کا بھی سوچنا چاہیے
سب سے پہلے سنیے سب سے پہلے میں ڈرائیونگ کے بارے میں یہ بولوں گی کہ سب سے پہلے اب پن جب ڈرائائیوونگ کرنے نکلتے ہیں نا تو جیسے اپن کار میں بیٹھے یا گاڑی ٹو ویلر میں بیٹھے یا فور ویلر میں یا بس میں یا ٹرین میں سب سے پہلے اپن کو نا اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ کی جو دعا ہے سب سے فر کی دا وہ پڑھ کے نکلنا چاہیے تو آپ کے ساتھ جو ہونے والا بھی ہوگا انہونی وہ بھی چل جائے گی اللہ کی ن رحمت بھی برسے گی اور آپ سیفلی اپنے استھان میں پہنچ بھی جائیں گے
ہاں میم صحیح بات ہے تو ہمیں پہلے جاننا چاہیے کہ ڈرائیونگ کی اہمیت کیا ہے نا میم
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
پہلے تو سفر کو آسان اور تیز تر بناتی ہے ڈرائیونگ ہے نا میم جیسے پہلے کیا ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو پہلے کیا ہوتا تھا اگر انسان کو کہ کسی جگہ پر جانا ہوتا تھا مطلب کہ اگر میرے گھر والوں کو کہیں جانا ہوگا تو بہت ہی ٹائم لگ جاتا تھا پائیدل چل نا پڑتا تھا تو بہت ہی ٹائم لگ جاتا تھا نا میم تو آج کیا ہے آج آج جو ہے گاڑیاں ہے تو بہت ہی آسان بن چکی ہے ہے سفر کرنا ہے نا م بہت ہی تیز کچھ اچھا اگر آپ کہیں جانا ہوگا تو منٹوں میں یا گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں ہے نا میم
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
روزگار اور بزنس میں بھی مدد ملتی ہے جیسے کہ کہیں کسی کو جان آنا ہوگا کسی امپلائی کو جانا ہوگا تو وہ وہ بھی جا سکتا ہے جلدی جا سکتا ہے ہے نا تو اور ایک بڑی اہمیت اس کی ہے جو کہ ہے ایمرجنسی میں جلدی ہاسپٹل یا منزل تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے جیسے کہ کوئی بیمار پڑ گیا ہے نا تو جلدی سے وہ کسی منزل تک پہنچ سکتا ہے ہاسپٹل تک پہنچ سکتا ہے جیسے کہ اس کو علاج اچھے سے مل جائے تو اگر ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہوگی تو ہم کیسے پہنچیں گے مطلب تب تک تو انسان مر چکا ہوگا پائیدل تو نہیں لے جا سکتے یہ ہے یہ بہت ہی بڑی ایک ڈرائیونگ کی اہمیتیں ہے نا
جی جی جی
کچھ بتانا چاہو گے
جی جی بالکل میں بتانا چاہ چاہوں گی ڈرائیونگ ڈرائیونگ کرنا چاہیے کسی ایک اوپر آشرت نہیں رہنا چاہیے اپن اگر اگر اپن ڈرائیو پہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ڈرائیور کا بھی اپپن دھیان رکھیں ڈرائیور سے باتیں کرنے ل بات تو کنٹینیو سے سے باتیں کریں اس سے اتنی باتیں کریں کہ وہ اس کو نیند نہ آئے اور خود بھی نہ سوئیں جب سفر میں رہیں تو اس کا بھی مائنڈ ڈائورٹ رہے گا آپ کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ رہے گا ان شاء اللہ الحمد للہ آپ اپنی جگہ پہ صحیح استھان پہ پہنچ بھی سکتے ہیں اور کیا تو کہتے ہیں ڈرائیونگ میں اپ کی میوزک نہیں سننی چاہیے یہ سب سے غلط بات ہے اگر اپن کا اپن جی جی جی بہت ہی زیادہ رہتے کیونکہ جیسے اپن میوزک سن سنیں گے نا تو وہ پھر اپن آنکھ بند کر کے سن ہاں مائنڈ کو ریلیکس سے کر گا تو پھر باڈی کو بھی ریلیکس کرے گا جیسے باڈی ریلیکس ہوئی تو پھر اس کے اس کے بعد اپن کے سھ حادث ہونے کی سبھانا زیادہ بڑھ جاتی
زیادہ ہے ہاں میں بالکل صحیح بات کہ آپ نے تو ایک اچھے اچھا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا اچھا ڈرائیور اس کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے پت اور یہ جو اچھا ڈرائیور ہوتا ہے اس کو پہلے ہی تو اس کو ٹریفک رول اس کو بڑھیا سے نہ پڑے گا
جی جی جی جی جی اور پلس پلس پوائنٹ سنیے پلس پوائنٹ پابندی کرنا چاہیے قانون کے بھی کچھ نیم قانون ہوتے ہیں تو اس کے پاس نا وہ ایٹین ایٹین پلس ہو اور پلس اس کے پاس جائ لن ہو چاہے جس سے کو کبھی دقت نہ ہو ٹھیک ہے نا کوئی چیز ہو کبھی بالکل بھی نہ ہو
بالکل صحیح بات کہی آپ نے اور ایک ڈرائیور مطلب کہ جو ہوتا ہے تو اس کو صبر بھی ہونا چاہیے صبر تحمل سے گاڑی چلانا چاہیے ہے نا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہاں کوئی کیا کیا کیا کوئی کیا کرتا ہے کہ ڈرائیونگ تیز کرتا ہے نا اسے بہت ہی زیادہ دیکھو وہ خود کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ باقیوں کو بھی پہنچ جاتا ہے جو کہ سڑک پر عام آدمی چلتے ہو تو ان کو بھی نقصان
جی جی جی اور جیسے کہ اپن ڈرائیو کر رہے ہیں پہاڑی علاقہ میں جانا ہے پہاڑوں میں چڑھ رہے ہیں دعا کثرت سے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ان شاء اللہ اللہ کو یاد کرتے رہے جیسے اپن ڈرائیو کر رہے ہیں تو اللہ کی بات ہے اللہ کا جی کرتے رہے انشاء اللہ آپ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے اللہ کا ذکر بھی کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی اور جیسے حادثے ہو جاتے ہیں نا اللہ کی جو باتیں نہیں کرتے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن اپن کو جتنا اچھا سوچ نا چاہیے اتنا اچھا جتنا اچھا اپن سوچیں گے اتنا اچھا کریں گے اس لیے بہتر سے بہتر ڈرائیو کریں اللہ کی تلا اللہ جیسے اپن فالتو بیٹھے ٹھیک ہے نا اللہ کی تلاحبات کریں اس سے کیا ہوتا ہے آپ اپن کے ساتھ فرشتے بھی چلنے لگتے ہیں فرشتے بھی سنتے ہیں اور اپن ا اگر اپن کے ساتھ کوئی انہونی ہونے والی رہتی ہے نا تو فرستے اپن کو روک دیتے ہیں
جاتی ہیں ہاں میم تو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب جبک ہم سڑک پر چلتے ہیں گاڑی کسی گاڑی میں چلتے تو پہلی بات ہمیں جو سپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے کہ جب جو کہ سپیڈ لمٹ دی ہوگی کہیں تو وہاں پر یہ چلنا ہوگا جو کہ سپیڈ لمٹ دی ہوگی ہے نا میم اس سے کیا ہوتا کہ مطلب کہ کوئی تھوڑی ایسی ہی لگائے گا یہاں پر چالیس رکھو یہاں پر چاس رکھو تو سڑک کو دیکھ کر ہی لگایا ہوگا نا اس نے
جی جی جی
بالکل تو اس سے کیا ہو ت کہ ایکسیڈنٹس کے چانسز بہت ہی کم بن جاتے ہیں یا تو کسی جگہ سائنس کو فالو کرنا چاہیے کسی جگہ اسکول ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں وہاں پر وہاں پر بھی ہمیں دھیرے چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی سیف رہے اور بچے بھی سیف رہے ہے نا
جی جی جی اورھوٹے چھٹے بچوں کو گاڑی بالکل نہیں سکھانا چاہے جب تک وہ ایٹین پلس نہ ہو جائے ایٹین پلس ہو جائے تو تب ان کو گاڑیاں د اور ان کو بھی اتنے آئے ان کو بھی اتنے آرام سے آئے آہستتے آہستتے گاڑی سکھانا چاہیے کہ بہت تیز گاڑی بھی نہیں چلانا چاہیے جس سے کہ بچوں کو نقصان ہوگا اور پھر وہ ڈاکٹر کے چکر کاٹیں گے تو یہ غلط بات ہے بچوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے کیا اپن بچوں کو اپن کیا کیا کرتے ہیں موبائل دے دیتے ہیں پھر گاڑی دے دیتے جاؤ چلا لو تو یہ غلط بات ہے اگر بچوں کے ساتھ گاڑی چلائے تو ایٹین پلاس ہو اور ان کو ہر بات صحیح سکھائے اور ہر بات کی تعلیم دے ہر چیز کی تعلیم دینا چاہیے ہر ایک چیز کی ٹرائی کی ہو
ہمیں جو ہے بچوں کو گاڑی دینی ہی نہیں تھی چاہیے جو کہ انڈر ایٹین ہو ہے نا میم دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ان کی ین ایج ہوتی ہے ین ایج میں ہمیشہ بند غلط سوچتا ہے تو غلط سوچنے کی کوشش کرتا ہے باناؤں میں آ جاتا ہے سوچ ہے کہ میں اگر تیز چلوں تو اس سے مجھے اس سے مجھے اس اس سے لوگوں کو لگے گا اسے لوگوں کو لگے گا کہ نہ بندہ کچھ ہے اندر کوئی بیٹھا ہے تو اس سے یہ لگے گا مطلب کہ اسٹیٹس بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اصل میں ویسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کہ ین ایج خون گرم ہوتا ہے اس کا تو اصل میں وہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کو گاڑی نہیں دینی چاہیے جب تک کہ وہ ایٹین ہو ہے نا میم تو ہمیشہ اگر ہم بچ بچوں کو گاڑی سکھائیں گے بھی تو پراپر سیفٹی کے ساتھ ہمیشہ سیٹ بیلٹ
ہیللمٹ جی جی ہیللمٹ پہنے ہوئے گاڑی چلائے جیسے اپن جی جی جی جی جی جی جی جیسے اپن گریں گے نا تو اپن کے سر میں کم لگنے کے چانسز رہتے ہیں ہیللمٹ اور وہ سیٹ بیلٹ پہنیں گے تو جیسے اپن کا دھککا لگے گا تو اپن جی جی جی آپ نے صحیح فرمایا جی
بچوں کو کوئی گاڑی سکھا رہا ہے تو گاڑی سکھانا کوئی غلط بات نہیں ہے اگر کھا بھی رہا ہے تو پراپر مطلب کہ جو بندہ سائڈ میں بیٹھا ہوگا تو اس کو جو ہے موبائل فون یوز نہیں کرنا چاہیے اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ وہپ ہے نا میم انہیں چیزوں کی طرف متاثر ہوگا تو اس کو خیال نہیں رکھ پائے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا چانس بڑھ جاتا ہے میم
جی جی جی جی آپ نے صحیح فرمایا جی جی جی
کرنا چاہیے ہمیں پراپر رولس کو وہ فالو کرنا چاہیے ہے نا
فرمایا آپ نے
اور اور جو ہے جبک رین ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو دن ہوتی ہے اس ٹائم ہمیں اپ گاڑی پہلے ہی نہیں نکالنی چاہیے اگر کوئی نکالتا بھی ہے تو اس میں ہمیں اسپیڈ کم رکھنی چاہیے ہے نا میم اسپیڈ کم رکھنی چاہیے
پھسلنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں جی جی
ہاں تو سامنے تو کچھ دکھتا بھی نہیں ہے ہے نا میم تو بہت ہی آسانی سے گاڑی چلانی پڑی پڑے گی اس ٹائم سیفٹی کے سان
جی جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
آپ کچھ بتانا چاہو گی میم
جی جی میں یہی بتانا چاہوں گی کہ آج آپ سے مجھے ڈرائیونگ کے بارے میں بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ ایسے ہی آپ کو ایسا ہی مائنڈ بنائے رکھے ایسے آئ گے آپ اور لوگوں کو فالو کرتے رہ ڈرائیونگ کے بارے میں بتاتے رہے ان شاء اللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی جی ان شاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ میم آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ میم اپنا خیال رکھ
جی جی جی جی اللہ حافظ